وعلیکم وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے
جی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ بتائیے بھائی جان آپ کیس ہیں مطلب دن کیسا رہا ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں دو دن بھی بہتر ہی جا رہا ہے اللہ تعالی کی مدد سے تو آپ کے گھر پہ آپ کے ابو جان امی جان بھائی بہن سبھی ٹھیک ہیں
جی بالکل سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی یار میری گھر پہ بھی اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کا شکر ہے کہ ہم سب ہی ٹھیک ہے تو آپ نے کچھ کھانا وانا یا چائے وائے پی
جی میں نے چائے پی تھی ابھی ابھی
چلیے جی یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو میرے بھائی میں آپ کو ابھی بتا دوں گی میں بیٹھا ہی تھا میں نے سوچا کہ ابھی ابھی کھیل کھیل کے آیا کچھ ایکسرسائز بھی کر لی تو کھیل کود انسان کے لیے زندگی میں بہت ہی ضروری ہے میں نے سوچا اب آیا ہی تو اسی پہ بات کر لیتے ہیں ہے نا
جی کوئی بات نہیں ابھی کر سکتے ہیں اس پہ بات مجھے بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری ہے
مطلب کہ سپورٹس ہماری زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے بطکہ کھیل صرف تفریح کا ذریعہ نہیں ہے میرے بھائی بلکہ صحت خوشی اور کامیابی کا بھیی ملب کے ذریعہ ہے تو ہر انسان کو اپنی روزانہ زندگی میں کسی نہ کسی کھیل کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہے تو آج کل زیادہ تر لوگ موبائل اور کمپیوٹر پر زیادہ وقت گزارتے ہیں اس وجہ سے ان کی جسمانی حرکت کم ہوتی جاتی ہے اور صحت متاثر ہوتا ہے تو اگر ہم روز تھوڑی دیر بھی مطلب کہ کوئی کھیل کھیلے یا ایکسرسائز کریں تو ہم فٹ اور تندرست رہ سکتے ہیں میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں میرے بھائی اسی پ
بالکل صحیح بات کہی مطلب سپٹس یا کھیل کود ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے مطلب مطلب یہ نہ صرف ہم کو منورنجن دیتا ہے مطلب یہ ہم کو مطلب صحت مند بھی بناتا ہے کافی زیادہ صحت مند بناتا ہے اس سے ہمارا کاریو بھی کافی زیادہ ہو جاتا ہے مطلب ہم زیادہ دیر تک دوڑ بھی پاتے ہیں اور آسانی سے تھکتے نہیں ہیں اور مطلب اس میں تندرستی تندست تندرستی اور مطلب یہ قوت بھی آتی ہے مطلب کھیلنے سے جسم مطلب پھٹتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم کو لییکٹک ایسڈ فرمنٹیشن اس کو کہتے ہیں مطلب ہم کو کافی پین ہوتی ہے جب ہم کافی ٹائم کے بعد کھیلتے ہیں جسے جسے مضبوط ہوتا ہے مطلب پھر وہ ریکور کرتی ہے نا مسلز تو وہ زیادہ مطلب طاقتور بن جاتی ہے اور مطلب اس سے بیماریوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے مطلب روزانہ کھیل کود میں مطلب حصہ لینے سے دل کی بیماریاں ڈائبٹیز اور مطلب اوبیسٹی کا مسئلہ کافی خطرہ کم کافی مطلب خطرہ کافی کم ہو جاتا ہے مطلب اور اس سے مطلب انرجی بھی کافی آتی ہے
اسی کے ساتھ اگر میں آپ کو بتا دوں سپورٹس سے ہمارا جسم بھی مضبوط ہوتا ہے ہماری ہڈیاں اور مثلس مضبوط ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کے بارے میں کہا تھا تو دل صحت مند رہتا ہے اور مطلب کہ وزن بھی قابو میں رہتا ہے تو جو لوگ روز کھیلتے ہیں وہ کم ملک کے بیمار پڑتے ہیں اور زیادہ مطل کہ طاقتور محسوس کرتے ہیں تو سپورٹ صرف جسم کو ہی نہیں میرے بھائی دماغ کو بھی مضبوط بناتا ہے کھیلنے سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے مطلب کہ انسان خوش رہتا ہے اور اس کا مطلب کہ موڈ بہتر ہو جاتا ہے تو اگر کسی دن ہم پریشان ہوں تو تھوڑی دیر کھیل لے کھیلنے سے مطلب کہ دل ہلکا ہو جاتا ہے سپورٹس ہمیں ڈسپلین سکھاتی ہے ہر کھیل کا اپنا مطلب کہ قواہد ہوتا ہے تو اگر ہم قاعدے قانون ہوتے ہیں اگر ہم ان مطلب کہ قائعدے قانونوں کی عزت کریں تو مطلب کہ زندگی میں بھی قانون کی عزت کرنا سیکھیں گے ہے نا بھائی جان تو فرمائیں آپ بھی
ی آپ نے بالکل صحی بات کہی مطلب آپ نے بولا اس سے انسان کا اسٹریس کافی کم ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے مطلب کس وجہ سے کام ہوتا ہے اس کو مطلب انڈس مطلب ہماراری ریلیز ہوتی جن کو جن میں مطلب خوشی کے ہارمون ہوتے ہیں جس کو ہم ڈوبا مین بھی کہتے ہیں جس سے انسان کو کافی زیادہ اسٹریسم ہوتا ہے اور اگزائٹی بھی کافی کم ہوتی ہےطلب فوکس اور کانسٹریشن بھی کافی زیادہ بڑھ جات ہے مطلب جیسے ہم کھیل کے آتے اور تھوڑا سایٹ کرتے ہیں ہمارا مطلب دل کافی زیادہ لگتا کسی بھی کام میں مطلب کوئی بچہ کھیل کے آیا اب اس کو پڑھنا ہے تو مطلب تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد پانی پینے کے بعد جب وہ پڑھائی پہ بیٹھے گا تو اس کو من لگے گا پڑھائی پہ کیونکہ اس کو پھر مطلب خوشی جیسی رہتی ہے مطلب دل میں اور مطلب اس سے بہتر ار نیند بھی آتی ہے جب انسان تھکتا ہے نا روز روز مطلب اس کی مسلز الگ الگ ٹوٹتی ہیں
ہاں بائی جن
وہ کافی زیادہ مطلب اس کو نیند بھی اچھی آتی ہے اور رات میں جب رات کہ مطلب دس سے دو بجے تک ایسا سمے ہوتا ہے اگر انسان اس سمے سے ہوتا ہے تو انسان کے ہارمون لیول پیک پہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مطلب انسان کی مطلب صحت بھی کافی بہتر رہتی ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کہ تو سپورٹ سے ہم مطلب کہ ٹیم ورک بھی سیکھ سیکھنے کو ملتا ہے فٹ بال ہو گیا کرک کرکٹ ہو گیا اور ہاکی جیسے کھیلوں میں مطب یہ تمام کھلاڑی مل کر کام کرتے ہیں مطلب کہ ایک ہی کھلاڑی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہتے سبھی پہ مطلب کیا ہم اپنا اپنا سبھی کو اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے تو اگر صرف ایک مطلب کہ کھلاڑی ا ہو اور باقی ساتھ نہ دیں تو ٹیم نہیں جیت سکتی تو اس طرح زندگی میں بھی مطلب کہ مل جل کر کر کام کرنا ضروری ہے میرے بھائی جان اس سے بھی ہمیں بہت ہی زیادہ سیکھ ملتی ہے تو سپورٹس ہمیں صبر اور ہمت سکھاتی ہے ہر دفعہ جیت نہیں ملتی کبھی جیت ہوتی ہے اور کبھی ہار ہے لیکن اچھے ہی مطب کہ کھلاڑی کبھی ہمت نہیں ہارتا وہ اپنی مطلب کی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور دوبارہ محنت کرتا تو کھیل ہمیں وقت کی قدر کرنا بھی سکھاتا ہے مطلب کہ میچ ہمیشہ وقت پر شروع ہوتا ہے جو وقت کی پابندی کر ہو وہ زندگی میں بھی کامیاب ہوتا ہے تو مطلب کہ بچوں کے لیے سپورٹس بہت ہی ضروری ہے اگر مطلب کہ اسٹوڈنٹ صرف پڑائی کرنے کر پڑائی کرے اور مطلب کہ کبھی کھیلےینا کھیل تو وہ جلدی تھک جاتا ہے لیکن اگر اگر وہ مطلب کہ روز تھوڑی دیر کھیلے تو اس کا دماغ بھی تازہ ہو جاتا ہے اور اس کی پڑھائی میں بھی دل لگتا ہے آپ بتائیے میرے بھائی
جی آپ نے بالکل صحیح بات کہی مطلب اس سے ٹیم ورک کے مطلب جیسا آپ نے بولا مطلب جو ملٹی پلیئر گیمز ہیں ان میں مطلب کافی زیادہ ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے ایک بندہ اکیلے میچ نہیں جتا سکتا یا اگر دس کھیل رہے ہیں دس میں سے ایک ص ہی نہیں کھیل گا تو اس سے بھی ہارنے کا کافی زیادہ خطرہ رہتا ہے مطلب اوپر سے مطلب مطلب اس سے وقت کی پابندی ہم سیکھ لیتے ہیں مطلب ہر کھیل میں اپنا مطلب رولز ہوتے ہیں جو اگر ہم ان رولز کی پابندی کرتے ہیں تو ہم کو مطلب وقت کی بھی پابندی آتی ہے مطلب اتنے وقت میں مجھ کو اتنا دوڑنا ہے اتنے وقت میں مجھ کو کو اتنے رنز بنانے یا کچھ اور بھی ہوتا ہے مطلب سپورٹس مین شپ بھی ہوتا ہے ہوتی ہے ایک چیز مطلب جیت یا ہار اگر ہوتی بھی تو انسان مطلب ایک دوسرے کو نفرت نہیں کرتا ہے اس سے انسان مطلب سیکھتا ہے مطلب یہ مجھ سے بہتر تھے اس لیے یہ جیتے تو وہ مطلب آپس میں اس کو عزت ہی دیتا ہے ہارنے والا بھی اور جیتنے والا بھی اس کو عزت دیتا ہے کہ کیونکہ یہ اس نے بھی بہت اچھا کھیلا ہوتا ہے مطلب اس سے انسان کو کانفیڈینس بھی کافی زیادہ بڑھ جات ہے مطلب جب آپ کسی کھیل میں مطلب بہتر پرفارم کرتے ہو تو آپ خود خود بخود مطلب سیلف کانفیڈنٹ بنتے جاتے ہو اور مطلب ٹیم ورک جو آپ نے بات کہی ابھی مطلب مل جل کر مطلب کام کرنا گروپ سپورٹس مب ب جیسے کہ فٹ بال کرکٹ یا ہاکی جو ہوتا ہے ہم کو سکھاتا ہیں کہ ایک مطلب ایک ٹیم ایک جٹ کے مطلب کیس مطلب کوئی بھی کام کر
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں کہہ دوں میرے بھائی کیا ہر سکول اور کالج میں سپورٹس کا انتظام ہونا چاہے سپورٹس ڈے اور مختلف مقابلے اسٹوڈنٹس کے کے حوصلے بڑھاتے ہیں اور ان کی م کی صلاحیت سامنے آتی ہے ان کا ہنر سامنے آتا تو ہمارے ملک میں کرکٹ بہت ہی مقبول ہے اس کے علاوہ فٹ بال ہے ہاکی ہے والی بال بیڈمنٹن کبڈی اور ایتھلیٹ بھی بہت اچھے کھیل ہیں تو ہمیں کھیلنا چاہی مطلب کہ ہر کھیل کی اپنی اپنی اہمیت ہے اور ہر انسان مطب کہ اپنی اپنی پسند کا کھیل مطلب کہ چن سکتا ہے تو سپورٹس مطلب ک سے دوستی بھی مضبوط ہو جاتی ہے تو جب ہم مل کر کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں عزت کرتے ہیں اور محبت بڑھتی ہے تو کھیل ہمیں مطلب کی ایمانداری بھی سکھاتے ہیں تو اچھے کھلاڑی کبھی دھوکا نہیں دیتے وہ ہمیشہ ان کے سچائی اور انصاف کے ساتھ کھیلتے ہیں تو یہ عادت زندگی کے ہر حصے میں کام آتی ہے نا بائی جان تو سپورٹ سے م ملک کا نام بھی روشن ہوتا ہے جب ہمارا کھلاڑی کسی دوسرے ملک میں جیتے حاصل کرتا ہے تو پورا ملک فخر محسوس کرتا ہے اس لیے ہمیں اپنے ملک کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہے تو ہر گھر کے والد کو چاہیے کہ وہ بچوں کو مل کہ موبائل سے سے زیادہ کھیلنے کی طرف توجہ نہ دے تو بچوں کو کو روز بہتر مان کہ باہر جا کر کھیلنا چاہیے اسی میں اس کا ساتھ دے اس سے ان کی مل کی صحت بھی اچھی رہے گی اور ان کی سوج بھی بہتر ہوگی بتائیے آپ بھی میرے بھائی جان
جی آپ نےطل بالکل صحیح بات کہی مطلب گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو باہر نکالیں مطلب ان کو کھیلنے کے لیے بولیں باہر ہی کیونکہ گھر بیٹھے وہ موبائل پہ دیکھ دیکھ کے مطلب ان کو ویسٹی ہو جائے گی کافی زیادہ بچے ہیں جن کو ہم دیک سکتے ہیں وہ موبائل ایڈکٹ ہو گئے ہیں اور موٹاپے کشکار ہو گئے ہیں مطلب ان کا ہلنا ڈلنا بھی مشکل ہو گیا ہے کافی سارے لوگوں کا اور اس سے شوگر ڈائبٹی ز اور باقی سب پرابلمز بھی بڑھتے ہیں اگر بچہ باہر جا کے کھیلے گا تو اسس کا صحت بہت اچھی رہے گی اوپر سے مطلب انسان کو چاہیے کہ وہ مطلب جتنا چاہیے اتنا ایکسرسائز کرنا چاہیے مطلب جتنا اس کے پاس فری ٹائم اس میں وہ ایکسرسائز ہی کرنااہیے زیادہ بہتر رہتا مطلب اگر انسان صبح سویر اٹتا ہے مطلب کھ ایکسرسائزتا ہے جاگنگ کرتا ہے یا کچھ اور چیز کرتا ہے اس سے مطلب اس کا ویٹ لاس بھی ہوتا ہے مطلب ویٹ مینٹین رہتا کسی ایک جگہ پہ مطلب زیادہ اس کو مطلب ایک کمزوری بھی نہیں آتی اور مطلب وہ مطلب کافی باقی لوگوں سے کافی بہتر رہ مطلب جو اگر دن میں بھی کھ سپورٹس کرتے ہیں کیونک دن میں دوپ کی وجہ سے انسان جلدی تھکاتا ہے
کو میرے بھائی کہہ دوں گی مطلب کیا اگر کسی کے پاس زیادہ سہولیت نہ ہو تو مطلب کہ وہ بھی مطلب کہ چلنا دوڑنا یا ایزرسائز کر سکتا ہے تو تندرستی رہنے کے لیے مطلب کہ مہنگی چیزیں کی ضرورت نہیں ہوتی ت ضرورت صرف ملک کے ارادے اور محنت کی ہوتی ہے تو آج کی تیز زندگی میں ہر انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے سپورٹس اس کا مطلب کہ بہت آسان اور بہتر ترین طریقہ ہے تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سپورٹ صرف ایک کھیل نہیں ہے میرے بھائی بلکہ صحت مند اور کامیاب زندگی کے راستے ہیں کھیل ہمیں مالے کی تندرستی ہمت صبر ڈسپلین ٹیم ورک اور ایمانداری سکھائی دی تو ہمیں روزانہ تھوڑا وقت ضرور نکالنا چاہے تاکہ ہم فٹ رہ سکیں اور خوش بھی رہ سکیں کہ یاد رہے مان کہ صحت سب سے بڑی دولت ہے اور سپورٹس اس مطلب کی دولت کو محفوظ رکھنے کا مط کہ بہترین ذریعہ ہے
جی مطلب آپ نے مطلب بالکل صحیح بات کہ مطلب ہم کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے سات مطلب کھیلتے رہے اس سے مطلب ایک دو آپ میں دوستی بھی بڑھتی ہے اور مطلب ہم ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھ بھی پاتے ہیں مطلب ہم میں ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ والی والی کھیلتے ہیں اور مطلب جو دشمن بھی ہوتے ہیں وہ مطلب وہاں پہ مل جل کر کھیلتے ہیں اور آرام سے لڑائی ہوتی ہے نہ کچ ہوتی ہے مطلب اچھے سے کھیل ہیں سب
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ تو آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا اپنا خیال رکھیے گا گھر والوں کا خیال رکھیے گا اللہ بھائی آگے بھی بات ہوتی ت